وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور کیسے ہو ظاہر
بس بڑھیا آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہے ہو
جی
اچھا موسم کیسا ہے وہاں پہ
موسم بھی بڑھیا ہے ہاں بڑیا
گرمی ہے یا بارش
ابھی تھوڑا گرمی ہے
گرمی ہے
ٹھیک ہے برابر ر
آپ میں گھر ممی کیسی ہیں آپ کی
بابا بھی ٹھیک اور آپ کیسے ہو
ممی پاپا ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے
بھائی بہن ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اور سنا اور کچھ خاص
بس بڑھیا
بڑی سب ٹھیک ہے
ہاں
اچھا وہ آپ کیاں مامو تھا نا
ہمم
اب آئی ہیں آپ کے نانی حال
ہاں ابھی آئی ہے
وہ بھی آئی ہے
ہاں
ہاں کب
ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز سے پہلے
وہ اس کا گھر ہے نا یہیں پہ وہ آپ کب آئے گی یہاں پہ رہنے کے لیے
پتا نہیں ابھی ہے نا اس کی ممما کا ہے آپریشن
اچھا ابھی نہیں یہ ہو گیا اس کا آپریشن
نہیں نہیں
کب ہے اس کا آپریشن
بول رہے تھے پچیس تاریخ کو
لیکن جو آپ کی وہ ہے نا وہ ماموں کی وائف وہ بہت اچھی ہے
ہاں ہاں
بہت اچھی لڑکی ہے وہ
ہاں
ابھی نہیں ہوا اس کی ماما کو سرجری اس کی سرجری
پ پچیس تاریخ کو
اچھا پھر اس کے بعد آئے گی وہ
ہاں
پھر بھی وہ بچاری کیا کرے گ ماں ہے اس کے اس کو تو رہنا ہے اچھا وہ تھا نا اس کا بیٹا
ہاں
اس کا بیٹا تھا نا وہ جو بند تھا جیل میں
ہاں
وہ آج سدھر گئے یا وسے صحی ہے
سدرتا بھی ہے کسی دن ویسے
ویسا بھی نہ جب آپ نے بولا نا وہ نماز پڑھ رہا اذان دے رہا ہیں پھر اس کے کے بعد اس نے کچھ لط حرکتیں کی
کی بہت زیادہ
بہت سارا کی
ہاں
کہ وہ سدھرتا نہیں ہے
کہاں سدھرتا ہے
اب نے بولا وہ سدھر کے اذہان پنے جاتا ہے اللہ اقبر کرتا ہے
کسی دن کیا پھر نہیں
ہاں ہاں ہاں اس کے بعد اس نے کیا کیا کیا آپ کو یاد ہے
چوروری کی
جھوٹ مضبوط
آ کبلااکسم
کہاں چوری کہاں کی
وہیا جاتا ہے نا کسی کے گھر میں
اچھا اچھا یہ تو بات ہے اور سنا
بس بڑھیا
ہاں شام کو وہ کہاں جاتا ہے گھر ہی آتا ہے یا
ہاں گھر ہی آتا ہے ہاں گھر ہی آتا ہے
وہ کچھ کام
کام وہ ہے نا وہ جو ہے نا گاڑی چلاتا ہے
ہاں آپ کو پتا ہے
ہاں ہلو
تو پتا ہے
کیا
ہاں آج سےوھ پانچ دس پہلے ایک بندہ آ گیا اس نے گاڑی لی ہے وہ امت تھا وہ
پھر نہیں گاڑی نہیں
آپ کی ماموں کی گاڑی لی اس نے
پتا نہیں
اس تب اس کی ماں کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا
ہاں وہی تھا
گئی ت چاچ
ہ نہیں نہیں وہ چارسی نہیں
وہ نہیں ہے چاچسی
نہیں نہیں وہ اچھا ہے بہت اچھا
بہت اچھا ہے
آ
ہاں وہی ہے آج کا گیرہ چلا رہا ہے
ہاں وہی ت ویرا چلا رہ
اس کا کیا نام ہے
باکر
باقر
باں
اچھا اچھا ٹھیک ہے ہ اب وہ اچھا اب وہ اب وہ اس کو مطلب وہاں پہ بلاتے ہیں تھانے میں اس کو جو لوک پر بیٹا ہے ان کا
ہاں ہڑے دن
ہر دن
ہاں ہر جیپ
پھر اس کو چھ چھڑانے کون جاتا ہے
پھر اس کو چھوڑ دے وہ خود
خود چھوڑتے ہیں
ہاں
کیوں
وہ بولتے ہیں ہون لوٹ نہیں ہی ہوگا
ہاں یہ تو صحی بات ہے اچھی بات ہے اور سنا
بس بڑھیا
مار پیٹ نہیں کرتے اس کو
کرتے ہیں اس کو
اچھا وہ گھر والوں کو دیتا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ دیتا ہے گھر والوں کو کہ سے کما کچھ کھانے وانے کے لیے
اس کو وہ جو کم آتا ہے وہ خود لیتا ہے اپنے آپ کو
لیکن جب وہ جیل میں آ چھوڑ دیا گیا آپ نے بولا اللہ اقبرلا ال اللہ کرتا ہے
اس دن وہ اچھا سا
مجھے لگ رہا ہے وہ اس کو اسی لیے ہو گیا ہے وہ پھر ان لوگوں میں انوالو ہو گیا ہے
ہاں
جن کے سب پہلے تھا
ہوں
اصل میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ جیل میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ان کو سدارتے ہیں وہ ان کو نماز پڑھواتے ہیں وہاں پہ قرآن یاد کرواتے ہیں لیکن جب وہ باہر آتے ہیں نا پھر
ہاں
پھر ویسے جو باہر کا انوائرمنٹ ہے جس میں وہ پہلے تھا وہ پھر اس میں بھیڑ سے گھس جاتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ایسے وہ پھر وہی کام کرنا چاہتا ہے
ہاں ہاں
صی ہے نا
ہاں سحی ہے برابر
کم آتا ہے ان کو پتے وغیرہ
وہ ہے نا چھوٹا بیٹا
ان کی خود کی طویرہ ہیں
ہاں خود کی
لیکن کیا بتاؤ آپ کی اس کی ماں بھی پریشان ہوگی نا
ہاں ہوتی ہے نا
کیا کریں اب اور سنا
بس بڑھیا
اچھا بہن کے ساتھ مز جہ کرتا ہے جو آپ آپ کے مامی ہے
گھر والوں کے ساتھ وہ نہیں جھگڑتا ہے
گھر والوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتا ہے
نہیں
اچھاار نہیں بولتے کو یہ غلط کر رہے ہو ایسا مت کرو
ہاں
اچھا بھائی مت بولتا ہے اس کو بھائی
کہاں بھولے گا اس کو وہ چھوٹا ہے
ہاں وہ تو صحی بات ہے اور سنا
بس بڑھیا
بس سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
وہ آپ کو مت پاتا ہے
نہیں نہیں ابھی نہیں آئے گی وہ
ابھی نہیں آئے گی
بہن
اچھا ٹھیک ہے اور کیا چل رہا آج کل
بس
آپ آپ کا موڈ کیوں آف ہے ہاں اللہ کا شکر اللہ تعی نے بہت اچھا آتی خوشی ت ہے آپ کا موڈ کیوں آف ہے
کہاں آپ ہے
خوش رہو نا یار
میں خوشی ہوں
خوشو
ہاں خوش بہت خوش ہون
کتنا
بہت
ہاں خوش ہونا چاہیے انسان کو اور سنا اور کچھ خاص
کیا سناؤ
اچھی بات
کیا
ہاں اور کیا چل رہا آج کل اچھا
بس بڑھیا چل رہا ہے آج
سب بڑھیا چل رہا ہے
ہاں
ہاں بڑھیا چلنا بھی چاہیے اور کچھ کچھ اچھا بولو
اپنے
ہاں میں نے جمعہ پڑھی اج مولوی نے بہت اچھا باز پڑھا ہے
ہاں یہاں پروی مولی نے بہت اچھا آواز پڑھا ہاں
بولا یہ انگلش بھی کرتا ہے بیچ بیچ میں
بہت قابل ہیں
یہ بہت قائب ہیں لیکن آپ پتا ہے اور یہ جب اس کو شیخ اللاعال میں سو اسکول میں ہمارے ہمارے بج کے بچوں نے کیا نام رکھا تھا
کیا
بتے تھے وہاں پہ رکشک یہ مارتے ت تو نہ کچھ دیکھتا ب ایسے ہی آتا تھا مارتا تھا اس کو بولتے پھر اور لوگ بچوں نے اس کو نام بھی نکالا ڈوموکریسی آئی ڈوموکریسی آئی ارے اس کو بہت چڑھاتے تھے لیکن یہ بھی مارتا بھی تھا
ہاں
اپداب لیکن کا دل بیٹھائی
آج بھی بہت تھا
ہاں کابل تو ہے یہ بہت زیادہ اس کو میں نے سنا اس کو ایک جمعہ کو دیتے ہیں وہاں پہ ایک تھازینڈ اچھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا
ہ اچھا
زڈ دیتے ہیں اچھا اس تو آپ کے مسجد بھی جو آپ کے گاؤں جی اس کے کام ہو گئی یا کمپلیٹ
ہاں ہاں
ابھی کم ابھی اور دن لگیں گے یا ہو گیا کمپلیٹ
نہیں نہیں ہو گیا کمپلیٹ
اچھی بات ہے بہت ہی اچھی مسجد ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے۔
ہاں ہ
صحیح ہے نا اچھا بائے اللہ
اللہ حافظ